ہلو وعلیکم اللام ہاں میں ٹیک ہوںپ ٹھیک ہو
جی بس ٹھیک گھر پہ کیسے ہے سب
سار ٹھیک ہے آخری گھر پ سب ٹھیک ہے
جی میں اور ا امید کرتی ہوں کہ خیر ہو اور آفیت سے ہو آج میں آپ کو ایک مختصر سا موضوع سنانا چاہتی ہوں جس کا جو ا نام ہے وہ ہے رمضان کی برکتیں رضان المبارک اسلام کا بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے یہ مہینہ رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر نیک عمل کا اجر کے گنر بڑھا دیتا ہے رمدان کے سب کا سب سے اہم امال روزہ رکھنا ہے روزہ ہمیں صبر تک ا اور خود پر قابو رکھنا سکھاتا ہے اس سے ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ جس سے ہم غریب اور ضرورت مند لوگوں کے دکان کو بہتر طریقے سے سمجھ ہوتے ہیں دکھ کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں اس مبارک مہینے میں مسلمان نماز دلاوت کو قرآن دا اور ذکر الہی میں وہ زیادہ وقت گزرتے ہیں رمضان کی ایک ام عظیم برکت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اس لیے مسلمان اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان ہ ہمیں سدکہ اور زکاہ دینے کی تعلیم بھی تعلیم دیتا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ ہمدرد کا اظہار کرنا ان مہینے کی خاص خوبیاں ہیں ہ اس سے معاشرے میں محبت بھائی چارہ اور برابر برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آخر میں یہی کہنا کہا کہا جا سکتا ہے کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے نام نہیں بلکہ اپنی زندگی کا قرب حاصل کرنے کا کا بہترین موقع ہے ہمیں چاہیے کہ کہ ہم رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھائے اور اس کے پیغام پر عمل کرے ذاتی معاملہ ہے کہ مجھے رمضان میں کیا پسند ہے مجھے یہی پسند ہے کہ کہ یہ بس کھانے پینے کی بات نہیں ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہی ہم اپنا روزہ توڑتے ہمیں معلوم ہوتا ہے زندگی کی ح قت پت چل کتنی چھوٹی ہے زندگی کتنی جلدی ہمارا پیٹ ہی بڑ جاتا ہے بس ایک دانہ کھجور کھا کے یا ایک تھوڑا سا پانی پی کر میری میرا جو پسندیدہ یہ رمضان کے بارے میں ہے وہ یہی ہے تو آپ کو کیسا لگا میرا موضو
جی میرا مجھے آپ کا موو بہت بہت بہت اچھا لگا ہے
جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنا وقت وقت دیا اپ نے اپنا وقت پیا اور میری باتوں کو سنا میرے موضوع کو سنا اور آپ کو وہ بہت پسند آیا کیا آپ مجھے کچھ سنانا چاہیں گے
جی ضرور اب میں آپ کا بھی تھوڑا سا وقت لوں گی
جی جی
میرا واقی یہ ہے تو جو میرا موضوع ہے مطلب جو جس موضوع پہ میں بات کرنے والی ہوں اس کا عنوان ہے انسانیت سب سے بڑی قیمت ہے انسانیت کا مطلب صرف انسان ہونا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت رحمت عزت اور مدد کا رویہ اختیار کرنا ہے دنیا میں مال دولت اور شہرت کی اپنی اہمیت ہے لیکن ان سب سے بڑی قیمت انسانیت کی ہے اگر کسی شخص کے پاس سب کچھ ہو لیکن انسانیت نہ ہو تو اس کی زندگی ادھوری ہے انسانیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہر انسان کے ساتھ برابری کا سلوک کرے چاہے وہ امیر ہو یا چاہے وہ غریب ہو کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو کسی بھوکے کو کھانا دینا بیمار کی دیکھ بھال کرنا مظلوم کی مدد کرنا اور ضرورت مند کا سہارا بنا انسانیت کی بہترین مثالیں ہے ہماری ہمارے معاشرے کی ترقی بھی انسانیت پر مبنی ہے جب لوگ ایک دوسرے کا درد سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی کی مدد کرتے ہیں تو محبت امن اور بھائی چارہ بڑتا ہے نفرت حسد اور ظلم معاشرے کو کمزور بنا دیتا ہے جبک انسانیت اسے مضبوط کرتی ہے آج کے دور میں جب لوگ اپنی مصروفیت میں دوسروں کو نہ نظر انداز کر دیتے ہیں ہمیں انسانیت کی قدر اور بھی زیادہ کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا سچ بولنا اور کسی کی مدد کرنا بھی انسانیت کا حصہ ہے آخر تو آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ
انسانیت ہی انسان کی اصل پہچان ہے اگر ہم سب انسانیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو ہمارا معاشرہ امن محبت اور خوشحالی کاد گہوا گہوارہ بن سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی قیمت ہے ہیلو
جی جی بہت شکریہ میں کافی میں کافی متاثر ہو گئی آپ کے موضوع سے اپ نے جو انسانیت پہ پیش کیا آج کل آ دیکھ رہے کہ بڑے بے رحم ہو گئے ہیں بڑے بے رحم دل ہو گئے ہے انسانوں کے دل اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں جانوروں کی طرح بڑا بےحال ہو گیا ہے اس انسانیت کا آج کل آپ نے بڑا متاثر میں آپ کے موضوع سے بڑا متاثر ہوگی اور آپ نے بڑا خوبصورت موضوع پیش کیا جس میں آپ نے انسانیت کے بارے میں بولا جس میں آپ نے بولا کہ چھوٹی چھوٹی مسکراہٹ کیسے انسان کو اچھا فائدہ دے سکتی ہے اور ایک دوسرے میں بھائی چارہ بڑھ سکتا ہے ہمیں اس کی ہمیں ہمیں بے بے شک ا ایک دوسرے کے اچھا خیال رکھنا چاہیے اور انسانیت کو برقرار رکھنا چاہیے کیونکہ انسانیت سے ہی ہم لوگ انسان بنتے ہیں چلیے تو میں آپ کو ایک الگ ہی رجوع کی طرف الگ الگ ہی موضع کی طرف لوں گی آج کافی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ا اس پہ کافی مطلب پروز وغیرہ پہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ ٹاپک پہ باتیں کریں موضو پہ باتیں کر لیکن ہم لوگوں نے کبھی نظم کے بارے میں آج میں آپ کو تھوڑا سا نظم کے بارے میں سنانا چاہتا کیا پتا ہم آگے نظم کی ہی باتیں کریں جی نظم نظم کے جو معنی ہے وہ ہے انتظام ترتیب یا آرائش کے ہے عامر وسیم مفعوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے ا مراد پوری شاعری ہوتی ہے ا میں وہ تمام اضاف اور سالب سالب شامل ہوتے ہیں جو ہیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہے اصطلاحی معانون میں غزل کے علاوہ عام غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے کرد پوری نظم کا تانہ بانا بنا جاتا ہے خیال کا رجی ارتکا ارتقا بی نظم کی ایک اہم خصوصیت بتایا گیا ہے طویل نظموں میں یہ ارتقا واضعح ہوتا ہے مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے نظم کے لیے نہ تو نہ توحیت کی نہ کوئی قید ہے اور نہ مضوع آات کی چنانچہ اردو میں غزل اور مصنوع کی ہے ا حت میں نظموں کے علاوہ آرزو آزادو آزاد و مارا نظم بھی لکھی گئی ہے اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے حت کے ا اعتبار سے اگر بات کی جائے تو نظم کی چار قسمیں ہیں جو پہلی قسم ہے وہ ہے پابند نظم ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور کا کافیوں کی ترتیب میں مقرہ- اصو اصولوں اصولوں کی پابندی کی گئی ہو- پابند نظم کہلاتی ہے- نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی ہے جن کے بندو کہ ساخت مروجہ ہے تو- سے مختلف ہو یا جن کے مصروں- میں کافیوں کی ترتیب موجہ- مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام- مسرے مسرے برابر کہ ہو- مصری برابر کے ہو- اور ان میں کافی کا- کا کو- کوئی نہ کوئی التظام ضرور پایا جائے پابند نظم کہلاتی ہے نظم مارا- ایسی نظم جس کے تمام معاشرے برابر جس کے تمام مصرے- برابر کے ہوں مگر ان میں کافی- کہ پابند نہ ہو- نظم معرا کہلاتی ہے کچھ لوگوں نے اس نظم آری- بھی نظم آری بھی کہا ہے- آزاد نظم ایسی نظم میں نہ تو خوف ہے- کی پابندی کی گئی ہو اور نہ نہ تمام مصروں- کے ارکان برابر ہوں یعنی جس کے مصرے- چھوٹے بڑے ہو آزاد نظم کہلاتی ہے نس نسی- ا نثری نظم نثری نظم چھوٹی بڑی نثری ستروں- ستروں پر مشتعمل ہوتی ہے اس میں دریف قوفے اور کی پابندی نہیں ہوتی آج- کل نثریں- ا نظم کا روائج ا- دنیا کے تمام زبانوں میں عام ہے- تو یہ تھا میرا مختصر تھا ٹاپک نظم کے بارے میں تو میں نے تھوڑی سی اس میں ایڈوانس والی اردو یوز کری ہے- تو تھوڑی تھوڑی مجھے دقت ہوگی کیونکہ میں میں بھی ابھی ایڈوانس ا- کی طرف جا رہی ہوں اور اردو بڑی میٹھی زبان ہے بڑی اچھی زبان ہے ہمیں اس کو اچھے سے سیکھنا چاہیے- تو یہ تھا میرا نظم کے بارے میں تو نظم بہت اچھی ہوتی ہے کہ ہمیں سننے میں- پسند آتی ہے شاعر و شعر و شاعری جیسے اس میں پیش کی ہوتی ہے پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں- ان چھوٹے- چھوٹے شاعروں میں مختصر شعروں میں کتنی بڑی ہم لوگوں کو مان نظر آتی ہے تو یہ تھا میرا نظم کے بارے میں- مجھے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہو-
جی یہ مجھے بہت ہی پسند آیا- اور شکریہ آپ کو میرا موزو بھی پسند آیا تھا-
جی شکریہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا آپ نے- اپنے میری الفاظوں کو سنا تو ہم پھر سے ملتے- ہے تب تک کے لیے آپ- آپ کو میں ف امان ال- کہوں گی- چلیے تو اللہ حافظ-
جی جیقد حافظ آپ کی کال کا انتظار-